وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام دروازہ بند کرو وہاں سے مچھر آائیں گے
میں نے کیا
تھینک یو
آپ ٹھیک ہو اچھے سے کیا کر رہے ہو آپ کیسا رہا آپ کا دن
میرا دن بہت بزی رہا میں
کالی جو آپ نے کہا تھا بیڈ شیٹ ڈھونڈ کے دے دینا
اوکے ٹھیک ہے اچھا کیا
یہ میں نے تین ہزار ایک سو ففٹی نائن روپیز میں لائی ہے
سچی آپ نے تو اس دن آپ نے تو اس دن بولا یہ مجھے منترا والوں نے پھر بھیج ہے
ہاں وہ تو مجھے پتا ہے میں تو کچھ بھی بول سکتی ہوں
آپ کتنی جوٹی ہو
آپ کو پتہ ہے میں میں نے ابھی لایا نا ڈیڑھ سو میں ٹفن وہ بول رہا تھا اس کو دو سو میں اب میں نے اس کو ڈیڑھ سو دینا وہ اتنا اچھا تھا اس کو لیونڈر کلر کا یہ تھا ٹاپ اور ٹفن ہاں لیٹ واٹ ایورٹ ایز تو یہاں سے آپ نے کھڑکیاں بند نہیں کی ہے ٹھاک ٹھاک ہو رہا ہے
آپ خود بھی کر سکتی ہو
میں لیٹ ہی ہوئی ہوں تو اب آپ بات سنو تو وہ بہت اچھا اس کا لیڈ تھا لیینڈر کلر کا اور وہ ٹفن تھا گلاس کا اب ہم چل رہے ہیں نا اب پہنچے نا ہمیں ادھر ا کااکا کے پاس گھر کے پاس پرانے گھر کے پاس تو وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا اور آپ کو پتاہ ہے سب سے اسکری چیز میرے پیچھے ابو تھا
او مائی گوڈ
اور ابوون دیکھا ہت نئی نئی وہ اسی ٹائم سائٹ سے مڈا اگر اس نے دیکھا تھا وہ بہولتا ہے تم تو پھر بتائیے آپ کو کیا بولتا پھر میں جلدی جلدی گئی اور پھر میں نے نیا ٹفن لیا پتہ ہے راستے میں وہ چھپڑ لڑی ہیں نا یہاں کی وہ چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لڑکی وہ چہرےتی وہ کر یہ ہاں آ ا ا ہاں اس کا ٹفن ٹوٹ گیا میں نے بولا ہائے تو تم لوگ تو دیوانا ہو گئے
اچھا ٹھیک
میں نے اسی لیے بڑا ٹفن لایا یہ اچھا ہے دو نفروں کے دو لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نا
ہاں تو چ لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پھر واپس جانا تھا آپ کو لانا تھا اسی سے ادھر وہی والا دوسرا بھی
وہ بھی ڈھیر سو میں تھا نا اب میں اب میں رکھوں گی یہی لیکن میں بارہ ملا سے پھر چھوٹا ایک لاؤں گی فلحال میں یہی رکھوں گی
ٹھیک ہے اگر ا اسس کے پاس دوسرا تھا ویسا ہی تو آپ کو ویسا ہی لانا تھا پھر سے ہی
کیا ڈیڑھ سو خار پھر مے سو روپئے کیوں آپ کو یہ اچھا نہیں لگا
زیادہ اچھا نہیں ہے اور زیادہ بڑا ہے
زیادہ بڑا ہے لیکن اچھا ہے نا اس میں جم جنبل نہیں ہو جائیں گی چیزیں
ہوں وہ بات تو ہے
ہاں مجھے وہ والا فوک دو گے آپ نکال کے
کون سا
مجھے وہ ایلو کرو گی آپ لے جانا
نہیں اچھا ٹھیک لے جاؤ لے جاؤ ٹھیک ہے لیکن بیگ میں ہی رکھاں کرف
میں وہ ٹفن میں رکھوں گی
ہاں پھر تم ٹفن پتا نہیں کہاں پہ چھوڑو گی
نہیں میں میں تھوڑی نا مجھے تھوڑی جس کو م ٹفن دیتی ہوں مجھے تھوڑی اس کے لے لے آ مجھے اپنے نفع کے لیے ہوں اور آپ نے ادھر لگاائے اس والے ہال میں پرٹنس
نہیں وہ ابھی آئے ہی نہیں مجھے
یہ دن بھر ان کو لڑائی ہوئی آج کہئی یہ نہیں آج
نہیں نہیں اور تو ہمارے ہی گھر میں ہوئی
کیوں
آپ کو پتا ہے نا
کیا مجھے کہاں پتہ ہے کب ہوئی کیسے ہوئی
جب آپ ہوئی جب آپ آ رہی نا جب آپ آئی نا
ٹھیک
پھر ہوئی نا وہ آی تھی نا آنٹی
اچھا وہ محمودا ہم لڈائی کر رہی تھی
ہوں
پاگل ہے وہ لیکن اس کو تو نقصان ہوا ہے نا
ہاں
اس کا لڑائی کرنا تو بنتا ہے
ابا نے کمپنسیشن کیا ہے اس اس کو لا کے دیے ہے وہ جو اس نے کھائے تھے
ٹھیک کالی فلاورس کے یہ پیڑ یہ دیے ہیں لا کے
ہوں
ہمم کوئی بات نہیں بھیا بیچارے کے پاس وہ وہ کیسے چلا رہی تھی وہ تو اوپر سے ہے ہی
اچھا کیا نا
ہاں
ان کو ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں
پت ہے نہ نانا کہ ادھر ا کچن گارڈن میں کھیرا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ بھی لاؤں گی باکس کے لیے
ہمم ہمم
آپ کیا کھا رہی ہو
میں تربو زہ کھا
میرے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا رکھنا اس جو میں کل ٹفن میں رکھوں گی وہ رکھنا ادھر ہی سائڈ والی ڈراور میں
ٹھیک ہے
کیونکہ پھر میں تھوڑی پس پاپیتا لے کے گھوموں گی مجھے تھوڑا واٹر ملن بھی دینا اور مجھے اس تو پھر بلیک پیپر چھڑکنا ہے
ہوں
ٹھیک ہے میں رکھوں گی پھر
میں لاؤں وہ کھیرا کہ نہیں لاؤں
نہیں وہ پہلے دن کہاں چوری کرے گی اب انکل کے یہاں جانا تھا پھر
میں نے بولا تھا انکل اکل نے لایا اگر اس کو گھر پہ تھے نا تو وہ ابھی لائے گا اگر نہیں تو پھر اس نے بولا میں کل آ کے لوں گا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
ا یہ اتنا ہارڈ ہے
ہاں ٹیسٹی ہے کچھ پتا ہے ہمیں اپنے پیڑ اس کو نکلے پلانٹ کو چار واٹر ملن ایک تو بڑا بھی ہو گیا ہے وہ بتا ہے پتا ہے کتنا بڑا ہوا ہے
وہ خراب ہوتے ہیں پھر
وہ نہیں خراب ہوتے کیا ہو گیا آپ کو آپ وہ اتنا اچھا ہوا ہے خراب کیوں ہوگا اگر اس کو پانی نہیں جائے گا اب وہاں سے وہ خراب نہیں ہوگا اس کو زیادہ سے زیادہ پانی سے دور رکھنا ہے ابو نے وہ اس دن غلط جگہ لگا ہے اس کو ادھر آپ والے کو کارنر پہ لگانا تھا ہے نا
ہاں
ہمم اب اگلے سال لگا جب وہ ابو نے پہلے لگایا نا او پھر میں اس کو دیکھ رہی تھی نا دو تین مہینے تک وہ بت گرو کر رہا تھا میں بہت ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی وہ دیکھ کے
کب سے تو ابھی تو تب سے تو ابھی تو دو تین مہینے ہو گئے
کیا ہو گیا آپ کو وہ مارچ میں لگایا ہے آپ کو یاد بھی نہیں ہے
د ہے مجلہ کہ تھا اس کو کم ہی ٹائم ہوا
نہیں اس کو بہت ٹائم ہوا کیا بول رہی ہو آپ
آپ کھاؤ گے وہ واٹر ملن تربوزہ کھاؤ گے
لیکن میں میرے لیے صبح کے لیے بھی رکھنا ٹفن کے لیے
ٹھیک ہے میں ابھی لا رہی ہوں
ہاں آ
میں نے رکھ ہاں ہاں آپ کب تم کو اسرو استری کرو گی
ہاں میں آدو کو کروں گی
آ کرو پھر عورتوں کو تب تک میںلاتی ہوں یہ
رکو آپ آ جب میں آپ کو دیکھوں گی پھر میں موٹیویٹ ہو جاؤں پتہ آج بیگس کی سیل اگی ہوئی ہے بارہاملہ میں
نا تلنگانہ
مزے نہیں ہیں پیسے سلنگ بیگس کی بھی اور شولڈر بیگس کی بھی
اچھاٹ
پتا ہے مجھے آج ایک لڑکا ڈی ایم کر رہا تھا تو وہ مجھے بول رہا تھا نکاح کے لیے کورٹ میرج کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے میں نے اس کو لکھا پیرنٹس کا کنسینٹ
ٹھیک
لکھ رہا ہے ماں باپ سے چھپک کر رہی ہے میں نے بولا آج نہیں ہوتی ہے ماں باپ سے چھپ کے کورٹ میرج وہ گیا نہیں جب ہمارا وقت آیا تو لا ہی بدل گیا
یہ تو پھر یہ تو پھر مشکل ہوا
پتا ہے کون لڑکا
ہوں
گیس کرو
آئی رو سو
میری ماں میری بہن کا مسرا بھائی وہ جو ایک وقت سے بولتا تھا وہی جو تمہیں پتا ہے ہاں
اچھا ٹھیک
بول رہا ہے مجھے کسی کو نہیں بولنا میں نے اس کے میسجز کاس کرن شاٹ اٹھایا لائ رکھے رکھا ہے
اور اپنے کزن کو بھیجناار تو سے گروپ میں
پ ذرا بر بھروسا نہیں ہے کل کو میرے پہ ہی کیش ٹوک دو گے ہوں میں اس کو بولوں گی آپ کو کس کے لیے ہے ٹھیک ہے
ہاں اسنیپ نے لیا ہے
اور اس نے بولا اپنے لیے میں بولوں گی پھر مجھے نہیں پتاہ مجھے نہیں پھنسا اس میں
نہیں آپ کو تو کام ہی ہے یہ لوگوں کو بولنا
ارے وہ پتا پتا ہے وہ خود بھی پتا ہے آپ کو وہ کیسے میرا مجھے کیا آپ کو میں وکیل ہوں اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کروں ایک لڑکی کا اننت ناگ میں اٹ نیٹ کی ٹاپ پر رہی ہے ہادیہ نثار اننت ناگ کی
ہاں ہو ہ ادار ہی ہے کچن ہممام میں سب ٹھیک ہے آپ کھڑکیاں بند کرو مہربانی کر کے
یہاں سے ہوا آ رہی ہے نا میں نے اس لیے کھول کے رکھی ہے تم نے تو کمرے کی حالت ہی بدل دی آپ نے تو بہت کم واٹر میلن لایا ہے میرے لیے
میں آفس میں نے سب کو کام کملہ ہے دیا
اچھا کیا میرے لیے رکھا بچہ کے
ہاں
پھر مجھے وہاں کی وہ بریانی کھانی پڑتی ہے
اچھا ٹھیک
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ون ایئر کا پاسپورٹ ملا کورٹ نے ڈائریکٹ کیا پاسپورٹ اتھارٹی کو کہ وہ کنسیڈر کرے ون ایئر پاسپورٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے لیے
ورن کین کیایا پسپورٹ یہ نہیں تھا پاسپورٹ
کبھی کبھی ہالٹ ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے کسی نے گسی اسکول کے سامنے کاجل کے ساتھ فوٹو اپلوڈ کی ہے
او مائ گوڈ
ہوں
وہ مت یہ ائے تھی
پیج کا نام ایکسیپٹ اسلام
میں دیکھتی ہوں ابھی فیس بک پے پے
نہیں ہاں فیس بک پہ آپ ہو فیس بک پہ
امم میں نہیں ہوں میں اپنی بہن بھاںی کے فون سے دیکھوں گی اب
اچھا میں نے فون سے دیکھو گی آپ کیا بول رہے اپنی بہن سے آپ کی بہن تو میں ہی ہوں
ہاں وہی نا میں وہی بولری ہوں
امم ادھر دیکھو ذرا دروازہ کھولو ایک منٹ دیکھو ان میں سے اسکرین شاٹ اٹھایا
اوکے ٹھیک ہے
میں نے اس کو لکھا نا کس کی شادی ہے بول رہا ہے میری
اچھا ٹھیک ہے ایئیر فون
آہ
اس کو بولو پہلے بہن کی شادی کرنی دو پھر میں کورٹ میرج کرو گا
اور اس کو میں نے لکھا پہلے ہونے دو بہن کی شادی کیا کرے کیا ہوا ہے تمہیں
امم
امم امم فو
اپنی شادی